السلام علیکم۔
کیسے ہو
جی سب خیریت آپ کیسے ہو
خا کر رہے میں سب بڑھیا ہے یہاں پہ تو
ہاں جی میں بھی یہی دعا کرتی ہوں کہ آپ اور آپ کا خاندان ہمیشہ بڑھیا ہی رہے جی
جی بالکل شکریہ خدا کا خدا کی کیر بنا رہے رحم
جی بالکل اور بتائیے
سب خریت ہے میم
ہ
تو میم آپ آپ بتائیں کہ آج کس ٹاپک پر بات کریں
جی آج ہم اچھی عادتوں کی اہمیت کا موضوع چنتے ہیں جی
بالکل بہت آپ نے بہت ہی بڑھیا ٹاپک چنا ہے
جی ہاں جی
تو آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتائیں گی
جی ہاں بالکل اچھی عادتیں انسان کی شخصیت کی بنیاد ہوتی ہیں اور اس کی زندگی کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں جی
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کیونکہ دیکھیے جو اچھی عادتیں ہوتی ہیں وہ انسان کی زندگی کو بہتر تو بناتی ہیں تو آپ تمہارے مطابق اچھی عادتیں جیسے کون کون سی ہیں
جی اچھی عادتیں ہیں سمے کی پابندی سچ بولنا بڑوں کا احترام کرنا محنت کرنا صاف صفائی کا خیال رکھنا اور دوسروں کی مدد کرنا اچھی عادتوں کی کچھ اہم مثالیں ہیں
جی جی بالکل محترما جی بالکل ا میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ سمے کی پابندی سے انسان اپنے کام وقت پر پورا کر سکتا ہے
جی ہاں جو لوگ اچھی عادتیں اپناتے ہیں وہ نہ صرف اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرتے ہیں بلکہ سماج میں بھی عزت اور مقبولیت پاتے ہیں
جی جی بالکل آپ نے بہت ا خوب فرمایا ہے کہ جیسے کہ سچ بولنا بھی بہت اہم عادت ہے اس سے لوگوں کا بھروسہ قائم رہتا ہے
جی بالکل اور ویسے بھی آج کے زمانے میں تو زیادہ تر لوگ سچ ہی نہیں بولتے
جی بالکل بالکل لوگ جوٹ سد بولتے تین اور کیونکہ دیکھیے آج کل ایمانداری اور سچائی انسان کے کردار کو مضبوط بناتی ہے لیکن ایسا ہے نہیں کیونکہ لوگ ایماندار رہنا ہی نہیں چاہتے ہیں
جی بالکل ا اسی ایک جمے دار اور نیک شخص بننے میں مدد بھی کرتی ہے
جی بالکل ہمارے استاد بھی ہمیشہ کہتے ہیں کہ اچھے اخلاق انسان کی سب سے بڑی دولت ہے
جی بالکل طلبا کے لیے اچھی عادتوں کی اہمیت اور بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہی عادتیں انہیں پڑھائی میں ترقی اور بہتر مستقبل کی طرف لے جاتی ہیں
جی جی بالکل تو یہ بات بالکل درست ہے آپ کی کیونکہ ایک اچھا الخاق انسان کو سب کا پسندیدہ بنا دیتا ہے
جی بالکل دوسری ہاں دوسری طرف پوری عادتیں انسان کی ترقی میں رکاوٹ بن جاتی ہیں اور اسے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے
جی بالکل بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا ہے کیا ہی بات کہی ہے آپ نے ماشاء اللہ جیسے دیکھی تم تمہاری روزمرہ کی زندگی میں کون کون سی اچھی عتیں سب سے زیادہ مدد کرتی ہیں آپ تھوڑا مجھے بتائیں گے
جی ہاں میں ایک تو سب میرا ٹائم غلط جھوٹ بولنے کا ہو میں جب ہی جھوٹ بولتی ہوں جب کسی کی کسی کو اس سے خوشی ملے جی
اچھا جیسے ہی دیکھیے دیک مجھے لگتا ہے کہ جیسے کہ جیسے نیمت پڑھائی اور سمے پر کام پورا کرنے کی عادت سب سے زیادہ فائدے مند ہوتی ہے
جی بالکل میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جیسے کہ ہم جو بات سچ سچ بول رہے ہیں کسی بھی بات کو اور اس سے کسی کے رشتوں میں درار آ رہی ہے کسی کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں تو اس سچ کو وہاں پہ چھپا کے رکھیے جب ٹائم آئے جب بتا دیجے اس سچ کو تو وہاں پہ صحی بات ہے یہ لیکن روزمرہ کی زندگی میں جھوٹ بولنا بہت ہی غلط بات ہے
جی بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کیونکہ اگر کوئی جیسے کہ اگر کوئی بچہ بچپن سے ہی اچھی عدتیں سیکھ لے تو وہ بڑا ہو کر ایک ذمہ دار انسان بنتا ہے کیونکہ اگر کوئی بچپن ہاں ہاں جی سنیے اگر کوئی بچپن سے ہی جھوٹ بولے گا جیسے کہب آپ نے بتایا کہ جب ضرورت تو وہ جبھی بولیں تو وہ کہیں تک ٹھیک رہتا ہے
جی بالکل اس لیے ہمیں بچپن سے ہی اچھی عادتیں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور انہیں اپنی روز مرہ کی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے
جی بالکل بالکل بالکل اور جس پرکار آپ نے کہا ابھی کہ بچپن سے ہی ہمیں سچ صحیح سچ بولنا چاہیے اور اس کے ادہرن کی طرف میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے کہ صاف صفائی کی عادت انسان کو جیسے کئی بیماریوں سے بچاتی ہے
جی بالکل
اور دوسروں کی مدد ہاں جی
بولیے آپ بولیے
اور دیکھو دوسروں کی مدد کرنے کی عادت سماج میں محبت اور بھائی چارہ بڑھاتی ہے
جی جی بالکل صحیح ہے جب لوگ سچ بولیں گے محبت سے بولیں گے پیار بھرے لفظوں سے بات کریں گے تو لوگوں کا اپنا اپن بھائی چارہ اور محبت بھی بڑھے گی
جی بالکل جب جیسے کہ مان لو ہم کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے
جی بالکل
کیونکہ دیکھیے جب کسی کی آپ مدد کریں گے تو اس کو سہارا ملے گا تو آپ ان کو سکون تو ملے گا ہی نا
جی بالکل اچھی عادتیں نہ صرف ہماری زندگی کو آسان اور کامیاب بناتی ہیں بلکہ ہمارے سماج کو بھی بہتر اور خوشحال بناتی ہیں
جی
ہاں جی میں تو اللہ تعالی بولیے
ہاں جی ہاں جی آپ کہیں ہیں
جی بالکل ہم جب کسی ضرورت مند کی مدد کرتی ہیں تو اس سے دل کو سکون ملتا ہے یہ آپ نے بڑی خوب بات کہی ہے کیونکہ ہم نے بھی اپنے وقت پہ ایک بزرگ دادو تھے ہم نے ان کی مدد کی تو ہمارے دل کو بھی کافی سکون ملا تھا
تو آپ یہ بتائیں گے مجھے کہ جیسے کہ کتابیں پڑھنے سے علم بڑھتا ہے اور سوچ بہتر ہوتی ہے اور نئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں کیا یہ یہ بات صحیح ہے
ہاں کتابیں پڑھنے سے علم بڑھتا ہے سوچ بہتر ہوتی ہے اور نئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں
جی بالکل تو آپ اس بات سے سہمت ہیں
ہاں جی میں تو بالکل سہمت ہوں آج کل بہت سے بچے موبائل پر زیادہ وقت بتاتے ہیں اور پڑھائی پر کم دھیان دیتے ہیں
جی جی یہ تو ہے یہ تو ایک چنتا کی بات ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ضروری ہے لیکن سنتولن بھی ضروری اور لیکن آج کل کیا ہے کہ بچے موبائل کا استعمال زیادہ کرتے ہیں وہ صحیح نہیں کرتے ہیں وہ فالتو ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں
بالکل ہر چیز کی ایک حد ہونی چاہیے
جی بالکل حد کسی چیز کو اگر حد میں یوز کریں گے تو وہ بہتر ہوتا ہے
جی بالکل اچھی بولیے
ہاں اچھی عادتوں میں جیسے صبح اٹھنا اور نیمت ورزش کرنا بھی شامل ہے
جی ہاں اس سے صحت اچھی رہتی ہے اور انسان دن بھر چست محسوس کرتا ہے
جی بالکل تو میرے والد ہمیشہ کہتے ہیں کہ محنت اور انشاسن کامیابی کی کنجی ہے آپ اس بات سے رابطہ رکھتے تین
جی ہاں تمہارے والد بالکل صحیح کہتے ہیں بنا محنت کے کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی
جی جی بالکل اس لیے ہمیں اپنی بری عادتوں کو چھوڑ کر اچھی عادتیں اپنانی چاہیے
جی میں تم سے پوری طرح متفق ہوں
جی
ہاں جی
جی اچھی عادتیں صرف ہماری دیکھیے اچھی عادتیں جو ہوتی ہیں وہ صرف ہماری زندگی نہیں بدلتی ہیں بلکہ ہمارے پریوار سماج اور جو ہمارے بھائی ہیں بہن ہیں ان پر بھی اچھا اثر ڈالتی ہیں
جی بالکل اپنے ملک کو بھی خوب رکھتی ہیں بہت خوب آج کی گفتگو سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا جی ویسے بھی میں تھوڑا مجھے اچھی عادتوں کی اہمیت تو تھی لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں تھی لیکن آ سے بات کر کے مجھے کافی اچھا لگا جی ویش آپ میں کیا کیا جو اچھی عادتیں ہیں
جی میرے میں کچھ زیادہ تو خاص تو نہیں ہے لیکن تھوڑی بہت ہیں جیسو جبھی وہ جو میں نے ابھی آپ کو اس میں آپ کو بتائی ہیں جیسے صبح جلدی اٹھنا اور دوسروں کی مدد کرنا تو ایسی کچھ آتے ہیں
جی میں تو یہی دعا کروں گی کہ یہ آج ہیں سب میں ہوں کیونکہ آج کل کا جو زمانہ ہے وہ کافی مطلبی ہو چکا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اتنا مطلبی زمانہ ہو چکا ہے ہمارے ابو جان بتاتے ہیں کہ ہمارے بچپن کے وقت میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا نہ ہی تو نہ تو کوئی کسی کا پرایہ تھا اور نہ ہی کوئی کسی کا اتنا زیادہ دوری سب لوگ ایک خاندان کی طرح ایک سماج کی طرح رہتے تھے چاہے وہ کس بھی ک کسی بھی ملک کی کیوں نہ ہو
جی بالکل ماشاء اللہ آپ نے کیا خوب بات کہی ہے دیکھو پہلے کی بات کچھ اور تھی لیکن آج جو زمانہ ہے وہ بدل چکا ہے
جی بالکل ویسے آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا جی شکریہ اگلی ملاقات میں بات کرتے ہیں اللہ حافظ
اللہ حافظ اللہ حافظ ٹھیک